میں ٹھیک ہو تم کیسی ہو
شکر میں اچھے سے بالکل ٹھیک
اور بتاؤ کیا کر رہی ہو
بس سونے کی تیاری کرتی مگر آج نیند نہیں آ رہی گرمی کی وجہ سے گرمی بہت زیادہ ہے
بہت نیند نئی ارہی
اور میںنے زیادہ تو تمہیں اس لیے فون میں نے سنا تم بیمار تھی بیچ میں تمہیں کچھ پرابلم تھی کوئی تو مجھے بتا رہا تھا مجھے یاد نہیں کس نے کوئی تو بتا رہا تھا
پرابلم نہیں تھی اصلی میں مجھے اسکول میں ایک ٹیچر تھی اس اس تی مطلب یہ پڑھاتی تھی مجھے وہ ہ
ہاں
کرتی تھی وہ مجھے مارتی تھی سب کے مطلب کلاسس کے بیچ میں مجھے وہ یہ کیا بولتے ہیں دان تھی مجھے وہ بہت شرم شر شرمنا شرمنا کرتی تھی
بہت کچھ مکرتی بیزتی کرتی تھی اور اسمبلی میں مجھے وہ رکھ تی تھی دھوپ میں جب مجھے پراپر یونیفارم مطلب مجھے پوری یونیفارم رکھتی پھر مجھے بہن کو میں اسکول جاتی تھی مجھے بہن کو لگا مجھے کچھ پھر پرابلم ہے دماغ کو پھر اس نے مجھے دماغ کے ڈاکٹر کے پاس لیا اس نے پھر مجھے نصیحت کی اسے بولا کیا پرابلم مطلب کیا دقت ہے تمہیں میں نے بولا ایسے مطلب مجھے پتا مجھے پتا نہیں کیسے وہ مجھے سیدھا نہیں میں مطلب کسی کو نہیں بولتی تھی خالی میری ایک فرینڈ کو پتاہ تھی میں نے میں نے پتا نہیں اس سے مجھے کیا بولا مجھے سارا مجھے پتا بھی میں نے کیسے سارا کچھ بولا مجھے وہ ٹیچر کیا کرتی ہے روتے روتے
اس کے بعد پھر میری بہن نے اس کو فون کیا تو ایسا آپ ہمارے بچی کو تنگ کرتی ہو تو اس نے وہاں سے بدتمیزی کی میری بہن کے ساتھ میری بہن کو غصہ چڑھا پہلے تو اسے میری بولا حفصہ مطلب میری بہن مطلب ماما کو بولا حفصہ کون ہے پر میری بہن نے بولا ہاں میں ہوں پھر میری میں مطلب مجھے ٹیچر ہے اسنے بولا
اچھا تو پھر تم نے مجھے بات یہ سب پھر مجھے بولا تمہاری ایک سہیلی نے پھر یہ سب بہت تو میں نے اس کے خلاف کچھ کاروائی نہیں کی
ہاں کہ میری بہن اسکول گئی اور بہت کچھ کیا پھر وہ
تمہاری بہن مجھے بول رہی تھی نا وہ بہت گندی ٹیچر اس میں سے بہت بدتمیزی سے بات
وہ بہت بدتمیزی سے بات کر رہی تھی وہ تو میری بہن کے اوپر چڑھ رہی تھی
ہاں میں نے سنا یہ تمہاری بہن بول تی اس دن اس کو بہت ٹینشن ہوا تھا اس دین کو
پر آپ تو آپ کچھ نہیں کرتی ہے پر بیچ بیچ میں تو لگتا ہے کیوںکہ مطلب اگر کمپلین تو آئی ہے پر اس کو پھر بھی اب کمپلین اگر آئی ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ مجھ سے بات کرے گی نہیں ایک بار مجھے ڈانس بھی رکھا تھا
ہوں
مجھے تبھی سا مطلب ہماری شکس س اش مطلب استاد ہے
تمہاری ہاں اس
ہاں استاد وہ اسکا نام نویسہ ہے اسنے مجھے رکھا تھا مطلب اس میں ڈانس میں رکھا تھا اس نے مجھے بیچ میں بولا تم اچھا کرتی ہو تمہارا تمہارا مطلب تم بہت اچھا کر رہی ہو تم ادھر رہو پر جب نؤ شیما مطلب پورا ناشیوہ میم کا تھا اس نے کیا تھا مطلب اس کلاس کا مطلب میں اس پہ رکھوں گا اس اسمیں رکھوں گا سب بچوں کا پھر اس نے مجھے ادھر سے اٹھایا اور مطلب رکھا سائڈ میں کونے میں پر جب آئی نا باقی ٹیچرس مطلب جب ہمیں دکھانا تھا ہماری ٹیچر کو جو ہمیں سارا مطلب دیکھتے کس کا اچھا ہے پرنسپل کو آپ سمجھو وہ پرنسپل ہی ہے اس نے دیکھا اس کا نام ہے یہ کیا بولتے ہیں
پانچ شمائلہ میں نے سنا ہے میں مجھے اچھا کاٹو اب اس سے دل ہی تنگ ہوتا ہے ان باتوں سے تم نے بتایا میں مجھے سارے بول رہے کہ تم نے غلط کیا تم میمنا کالج کے اچھا کالج نہیں ہے وہی تم کیا بولنا چاہتے تمہیں کیا لگتا ہے
تو میں مجھے بھی لگتا تھا میںنے اچھا نہیں ہے تو میں جانا تھا وہاں ایم اے روڈ بکوز بیمینا میں مطلب گاؤں کی لڑکیاں آتے ہیں وہ اب ٹر
مائنڈ ہے گندا دماغ ہے ہمارا گاؤں کی کیا گاؤں کے انسان نہیں ہوتے یہ تم کیا بول رہی ہو یہ سب مت بولا کرو اس سے پرہیز ہی کیا کرو ایسے خود کا بھی یہ جو ہوتا ہے خراب جاتا تا ہے دل چلو میں مانتی ہوں وہاں گاؤں مجھے اس سے کوئی پرابلم وہاں کیسے لوگ ہیں کیا ہے بٹ پڑھائی تو اچھی ہے نا وہاں پہ
ا پڑھائی تو ایم اے روڈ میں بھی اچھی ہے پر پڑھائی تو سب کالجز میں اچ اچھے میں کیوں جھوٹ بولوں پر وہاں کی جو لڑکیاں ہیں وہ ڈرگس بہت کچھ ہوتا ہے وہاں پہ اس طرح کر جا رہی ہے سمال کے رہنا کیونکی میری ایک فرینڈ فاطمہ زہر تم نے سنا کہ اس کی بھی بہن ہے اس نے بولا میری بہن پہلے ہمیں روک گئی تھی وہاں پہ بہت مطلب بہت مطلب نا یہ غلط ہوتا ہے اسے دیکھا اس سے بڑا میری بہن نے ایک لڑکے کو سا انجیکشن ہے نا وہ خود کو لگاتے ہوئے دیکھا تھا واش روم میں اس کی بہن ہیں فاطمہ ظہرا کی
نہیں ایسا ہوتا ہے تھوڑا سا تمہیں یہ دیکھو ہم بھروسہ نہیں کر سکت تمہ یہ کسی نے تم نے کسی سے سنا ہے یہ سب کچھ
اب تم جاؤ تم دیکھو ادھر کیسا ہے اگر اچھا نہیں ہوگا تو تم میری صلاح لو تم ایمی اے روڈ جاؤ
میں دیکھوں گی اگر مجھے وہاں پہ کسی
تمہارا ابو کیا بول رہا ہے تم کہاں جاؤ
ارے وه تو مجھے بہت ڈانٹ بول رہا ہے تم کیوں میمونہ گئی تو میرا سنتی نہیں ہو وہ یہ میں نے کہا کوئی بات نہیں ابو دیکھتے ہے ایکسپریمنٹ کر کے کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر میں اگلے سال مائگریشن کر لوں گی جا لوں گی کہیں اور وہومین
ہاں سہی بات ٹیچر تو پتا ہی اب تم اس کا تم چھوڑو اب اور بتاؤ کیا کر رہی ہو
کچھ نہی تمہارے ساتھ بات کر رہی ہوں
پتا ہے رات کے ایک پچ گے
ارے ہاں ایک ساڑھے ایک بج گئے اگر میری امی اٹھنگی نا بولے گی ارے تو کیا کس کے ساتھ بات کار اس کو غلط شک ہو جائے گا میں کسی لڑکے وڑکے سے تو بات نہیں کری میری امی کو
میری امی کو بھی ہو جائے گا میری امی کو
لیکن کیا کروں رات کو ہی ٹائم ملتا ہے بات کرنے کا دن میں تو انسان بزی ہو جاتا ہے ادھر کالج ادھر گھر کے کام بہت انسان اس کے ساتھ ہی پیٹ میں رہ جاتا ہے کچھ کا کام کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے نا
ارے ہاں اور کوئی تمہیں پتہ ہے کی پتے ہے تو میں میری چ تو کسی کی شادی ہو تی اس میں کھاتی شادی پہ کھانا
ماموں کی شادی ہے
جوکہ تو ابھی تک یہ بھی نہیں ہوئی ہے انگیجمنٹ اور شادی کے بعد
ہاں وہ بات تو ہے شادی کی بات اب اٹنی نہیں چاہیے شاید پھر مجھے بھی دینا دعوت میں بھی آؤں گی میں بھی بہت ٹائم سے کسی
میں نے کس مطلب سوچا ہے ہم پتے کیا لگائیں گے شادی
کیا
کہ ساڑی یا تو سلور یا گولڈن بلا مطلب اس کا بلاؤز فل سلیوس اور رکھیں گے دوپٹہ اچھے سے
اچھی بات ہے رکھ رکھو رکھو تھیم بناؤ کچھ سیم رنگ کا لگاؤ سارے ایک ہی رنگ کا
کیا
ایک ہی رن کا لگاؤ سارے
میں نے بولا ہے میرری کزن کو اس سے بولا اگر تم لوگ بلیک لگا رہے ہو تو ہم بھی بلیک ہی کچھ لگائیں گے جینس وینس شرٹ وورٹ جو بھی ان کو لگانا ہوگا
تمہارے شاید تین کزنس ایک دو سعد ایک اور دوسرا زید تیسری تو مفطمہ ہے نا اور چوتھی اربا اور اربا جان ہاں
ہاں یہ لوگ تو ہے
تمہاری کتنی کھالے ہے کتنی کون کون سی کال آ ہے تمہاری
خالہ کیا ہوتا ہے
ارے ماں کی بہن نا
اچھا بہن میرریے تو چار خالہ ہے مجھے سب سے زیادہ پسند ہے مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اروا کی بہن اور مجھے سب سے زیادہ پسند ہے میری بڑی ماسی اور مجھے ایک پسند ہے جس کا کوئی بچا نہیں ہے اس کا نام ہے اس کو میں بولتی ہوں پیار سے انجو
ہاں اس کے ساتھ تمہیں بہت ہو گیا ہے نا
کیا
اس کے ساتھ تو تمہیں بہت ہوگا
میری بہن کو بھی اس کے سات بہت ہم سب کو ہے
ٹھیک بات ہے میں نے آج اتنا کھانے کے لیے لایا تھا لیکن پھر کھایا نہیں انسان نہیں کھا پاتا تاہےتو مینوں کی جتنا لاتا ہے ایسے نہیں کھا پاتا ہے
ہ میرا گلا خراب ہے کیونکہ م نے پرسوں بلینکٹ سے اسکپ بھی آڈر کی تھی میں نے وہ پینا بہت ٹھنڈی ٹھنڈی بارک اور ایک
وا لا وہ نہیں کھانا چاہیے اسے گلا
مطلب وہ تو برف ہو گیا بھی نہیں تھا کیونکہ لائٹ اسس ٹائم نہیں تھی خالی برف والی ایک تھی دو وہ میں نے کھائی باقی جوس تھا میں نے وہ پیا نا ٹھنڈا ٹھنڈا میں نے جوس کل سے بہت پیا مجھے کلا خراب ہو گیا
ہوں آج کل بہت زیادہ وقت خراب ہے دیکھو پرسو دیکھو پہلی بار تو ہمیں کہیں گھومنے نہیں جانا ہےچاہ وہاں ہ سے ہو جاتے یہ تو پتا ہی ہے مرناجینا سب اللہ تک ہے مگر دیکھو پچھلی بار وہ باپ گیا پانی میں بیٹے کو بچاتے بچاتے پرسوں ایک اور گیا آج ایک اور گیا ان سب سے ایسے جب ہم یہ نہیں احتیاط ہی نہیں کریں گی یہ سب چیزیں تو ہوں گی جب گلاب پروا بنیں گے
اور پت ہے یہاں مطلب جو ہمارے جو اسکول میں مطلب سمر ویکیشنب نہیں ہو رہی تھا نا مطلب انٹرویو لیتے تھے نا بچوں سے سمو ایک بچے نے بدتمیزی کی تھی شاید سے اس کو اتنے ہیٹ کمینٹ دے رہہے ہے نا
ہا اس نے بولا تھا اس سچ بولا تھا ایجوکیشن منسٹر کو دیکھو وہ بچے کو گرمیوں کی چھٹی نہیں دیکھی بچوں میں بہت غصہ ہوا رکھے تھا وہ تھے خود بیٹھ اے سی کے پاس ہمیں چھٹی نہیں دیتی ہے اس نے کچھ غلط
میری ماما کو بھی بہت اس کا واچھنا میری ماما بولتی اگر تم سے کوئی پوچھے گا تو اگر تمیں ایسے جواب مارا ہے نا میں تمہیں چپل سے ماروں گی
یہ تو بچے کو اپنے تک ہوتا ہے کیا جواب کرے گا کیا نہیں
ہوں پرسم بدتمی کی تھی نا آپ کیا کرے وہ بچہ بھی بول رہا ہوگا میں نے کیوں بولا کیوںکہ اس کو بہت ہیٹز کمیٹس آر ہے
ہوں
وہ بچہ بھی بولارا ہو گا میں نے کیوں بولا کیونکہ اس کو بہت سارے مطلب بورے بول رہے ہیں برا بلا برا بلا بول رہے ہیں
ہاں وہ بھی ہے دیکھتے ہے اب کیا اور سے نا مدرس کا یہ بھی آ گیا ہے ایگزام کا بھی کچھ ایگزام ہے امتحان ہے بچوں کا
مجھے تو سوموار کے بعد ہے کل کے بعد مجھےہے پتہ نہیں اس دن کو کیا بولتے ہیں
اس دن کو ٹیوزڈے کے دن
نہیں منڈے کے دن ہے پہلا
اچھا ٹھیک ٹھیک
منڈے کے دن میرا پہرا قرآن ہے پھر حدیث اور پھر دعاتو بس پھر میریط دن چھٹی ہے پھر پھر باتا بڑوں بچہ کا جو بھی بچے ہیں ان کا ختم ہو گا تو پھر ہم میں پھر دوسری کلاس میں جانا ہے